ہلو
السلام علیکم
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہاں اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو آپ
میں ایسے ہی گھر پہ بیٹھا تھا آپ کیا کر رہی ہو
میں بیٹھی میں سو رہی تھی اصل میں مجھے نیند چڑی تھی
سوری
میں دس منٹ پہلے ہی سوئی مجھے نا سر درد ہوا بہت زیادہ
تو سوؤ حال یہ پانچ ساڑھے پانچ تک
ہاں ہاں آپ ابھی سو جاؤں گے
جی جی اور بتائیے اسکول گئی تھی آج
ہوں
اسکول گئی تھی آج آب
ہاں ہاں میں گئی تھی اس لیے تو سم د رہے تھے آپ گئے تھے
جی آپ تھوڑی ب بات نہ آرام سے کیجیے آپ شاید نیند پئے ہو
ہاں میں گئی تھی آپ گئے تھے
آپ کی مایک کہاں ہیں ایئر فون کی
مجھے ایئر فون نہیں لگا کہ اس میں شور آ تھا وہ خراب ہوا ہے جو دوسرا والا ہے نا وہ پت نہیں اندر ہو ہاں
اچھا ٹھیک بتائیے
میں بتا رہی ہوں ہاں میں گئی تھی اسکول آپ گئے تھے اسکول
ہاںھا ٹھیک ہاں جی میں نہیں گیا تھا اسکول
ہ میں نہیں گیا تھا مجھے تھوڑا کام تھا
اچھا اچھاچھ ٹھ
اس میں آچ گیا تھا اسکوٹی ہی دیکھنے
جی کیا دیکھے
اسکوٹی
اس کوٹ ہی سو جائے گا نا
مجھے کسی کو گفٹ دینی ہے جی جی
اچھا ٹھیک اسس کے لیے
جی یار وہ کسی کو مجھے گفٹ دینی ہے
اچھا اچھا ٹھیک چلو اھی بت ہے گفٹ بھی کرتے ہیں اس کو نہیں میں نے پہلی بار سنا ہے اتنا مہنگا گفٹ
یہ گو سمے منگ آئیے
کیوں مہنگا تو ہے یہ
کون سا مہنگا ہے
جی جی اور کوئی یہاں پ بی کہ آواز آ رہی ہے یہاں سے
آپ نے توب بھی با میں الگ
یہ نا ہر ایک کمرے میں یہاں پہ کیونکہ انہوں نے مائک لگائی ہے
آپ آپ نے بت ان کے ہی گھر پہ بلائی تھی نمبر
ہاں ہاں ہاں
کسم سے
کسم سے میں نے انیں کے گھر سے لائی
کب
آج بھی گئی تھی پرسوں بھی دو نمبر لایا آج ایک نمبر لایا
اچھا ٹھیک
کیوں اس میں کیا ہے
کچھ نہیں ایسے ہی مجھے میں نے نا گیس کیا
اچھاچ
جٹییک ہے نا
اپنے گیس کیسیے کیایا اچھا ٹھیک چلو میں سوچ رہی تھی بائی چپس کھاؤ گی
نہ ابھی میںت کو بعات نہیں کھاؤں گی
کیوں
کھاؤ گے
مجھے بھوک لگی
میں نے فلاباد دیکھا ہوگی
اچھا ٹھیک ہے
جی ہاں جی جی اور بتائیے آپ
مجھے بتاؤ آپ پھر کیا کیا پرسس اسکول کا پڈی سی ملے پھر
نہ مجھے کام ل ابھی
کیوں نہیں ملی
میں نے ابھی لائی ہی نہیں وہاں سے
اب تو دوسرے اسکول لیکن جاتے ہو آپ کیسے جاتے ہو پھر وہاں
ہاںبناا ہے کچھ پابا کا دوست ہے وہ
تو پاپا کا دوست ہے تو اسکول میں یہ بھی چلتی ہے سفارش بھی چلتی ہے
ہی جاتا ہوں
نہیں نہیں سفارش سے یہ غلط بات ہے
کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی یہ دیسی وغیرہ سب کچھ ہے وہ اسکول میں بند ہے اسی لیے
ڈی سی آپ کو اسکول میں اسی لیے ملی کیوںکہ آپ بت تمیزی وہاں پہ کرتے تھھی تو جو دوسرے اسکول والے تھ تھے ان کو ڈی سی ضروری اس کو دیکھنا تھا اس کو ریزن کیا کیا ہے آج کے لوگ آج کے اسکولس آج کے ہر ایک بزنس صرف سفارش پہ چلتا ہے ہاسپٹل جائیں گے وہاں سفارش پہ چھوڑیں گے کہیں اور جائیں گے وہاں سفارش پہ چھوڑیں گے جو بچارا محنت کرتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا جی ہلو ہلو
میں بتا اب صحیح ہے آج کل ہر جگہش ملتی ہے
بس تو میں آپ کو ڈی سی لے کے جانا تھا کیونکہ یہ غلط بات ہے نا
اب سر نے دی بی ڈی سے تو آپ کیا ہی کر سکتا ہوں اس میں
اپ میں چائے پی
جی ہاں نچائے بھی
ہاں ہاں مجھے بتا آپ لوگ بھی مطلب شییاہ وغیرہ کا وہ دن مناتے ہو
نہ ہم بدش کیا ہے اصل میں
اچھا اچھا ٹھیک چلو ٹھیک بات ہے ہماری نی پر ہے یہاں پہ تو یہ شیع ہے یہ بناتے ہیں اس دن یہ ایسے ہی کچھ پڑھتے ہیں اور
آپ کو شاید پتا نہیں ہے کیا اگر ان میں ان میں سے بھی کوئی کار ہے ا چلائے گا تو ان کو بھی شاید ہماری پیس آ سکتی ہے تو تھوڑا نا تو میں نے میں اسی لیے یہ بات کاٹ رہا تھا اگر آپ کو پت ہوتی
اچھا اچھا ٹھیک چلو کوئی بات نہیں ویسے بھی اس میں گناہ کچھ نہیں ہے شیوں کے لیے ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے یہ
ہ
ہاں جی یہ بات آپ نے بہت صحیح کہی ہے
ہے نا شیوں کے لیے اور لوگ پانی بھی نکالتے ہیں اور وہ گھوڑا بھی نکالنا ہوتا ہے نا اس دن کوچن کو
خابر
کی آپ نے نہیں سنا ہے
نہ نہ
ڈوزہ بھی رکھنا ہوتا ہے
ہاں روز ہ سنایا میں نے لیکن لیکن وہ گھوڑا نہیں سنا ہے میں نے
ہمس
مطلب یہ کیا کرتے پھر
کچھ نہیں گوڑا نہیں
مطلب
جی میں نے سنا ہے ایسا میں نے پورا نہیں پتا ہے
سٹ ہی
مجھے بتاؤ آپ آپ گئے تھے پھر لائبریری پرسوں
جی مجھے تو بس اتنا ہی پتاہ نہیں آپ گئے تھے اسکول آپ گئے تھے لائبریری آپ نے لائی ڈی سی ہاں میں نے سب کچھ کیا لائبریری ڈی سی بھی لانے والا ہوں لائبریری بھی جاتا ہوں
اچھاچ ٹھیک اور مجھے بتاؤ آپ کو بابا آیا باہر سے
ہاں گؤ کا پرسوں
اب نے بتا ہی نہیں اس سے تو مٹھائی لائی میرے پاس مک لی
آپ کہم ہے آپ کو فون کر ب زا کہ بابا آ آپ کہاں میں آپ کو فون کر کے بتا تھا کہ بابا آیا
نہیں نہیں اس نے بتایا تھا میں نے آپ کے لیے کچھ بارفھر آئی ہے مٹھائی
خبر اس نے مت نہ بتایا ہوگا
جی جی میں نے ایک پروجیکٹ بنا لیی تھی ابھی ابھی
جی اگر آپ کو پتا ہوتا یہاں پہ میرا کزن ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کٹو آپ فون
اچھا جی
جی جی میں اب بتا رہا تھا آپ کو آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پہ کزن ہے کاٹو آپ فون آپ کو میرے بات ایک بت نہ نہ ایسے مطلب نا جب کاٹیں گے پھر
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی
ا
آپ کس کے ساتھ
مجھے لگا وہ سویا ہوگا وہ نہیں سویا ہے کیا آپ ہوگا س
ا کیا ہے نا وہ ابھی سویا اچھا یہ بات ہے میں نے بتایا نا ابھی بعد میں بات کرتے اس بارے میں ہاں
چلو کوئی بات نہیں اور بتاؤ مجھے آج کل کے لوگ کتنا جنک فوڈ کھاتے ہیں
بہت بہت بہت زیادہ
اس سے کتنی یہ بیماریاں پیدا ہوئی ہے
ہاں جی آپ کھاتی ہو جنک فوڈ
میں کھاتی تھی اپ نہیں کھاتی ہوں مجھے بند کیا
کیوں کس نے بان کیا
ایسے ہی میں کھاتی تھی پھر میں بیمار ہو گئی پھر مجھے منع کیا کھانا کب سے میں نہیں کھا رہی
ا ٹھیک ٹھیک
جی
جنک فوڈ سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں
ہاں فاسٹ فوڈ بھی صحت کے لیے بہت ھنڈا ہے
جی جی
جی اور مجھے بتائیے آپ
جی کیا بتاؤں میں
ہوں جی کیا بولتے ہیں اس کو اپنی چائے پی آپ کو اپنے اسکول کی کام لکھی تھی جو کل دکھائی وہاں
کہ
اسکول آپ کے آپ کے اسکول میں بتایا نا آپ نے مجھے کام لکھنی تھی
ہاں مجھے بہت ساری کام لکھنے کیونکہ میںتنا پرانی کام اصل نے مجھے تھی نا وہیں کی اسکول کی کام لکھ کے ہو جہاں بنا آپ پڑھتی ہوں
اچھا اچھا ٹھیک وہاں پہ اپنی ساری کام لکھی تھی
جی
آپ نے ساری کام لکھی تھی وہاں پہ ہاں آپ نے اسکول میں ساری کام لکھی تھی وہ کیا تھا کمپلیٹ آپ نے ہلو
آپ کیوں نہیں بات کر رہی ہو
جی بات آپ نہیں کر رہے ہو
میں تو کر رہا تھا بہت
اچھا ٹھیک میں بتا رہی ہوں آپ نے اسکول کی ساری کام لکھی ہے
جی
اپنی اسکول کی ساری کام لکھیے
ساری کہانی پ ریاد ہی لکھھی آب
آپ نے کتنے ٹم لکھے ہیں
میں نے سارا کیا کمپلیٹ ابھی یہی کچھ دو تین ٹاپک ہو گئے چیپٹرس ہو گئے
اچھا اچھا ٹھیک چلو وہ بھی کرنا کمپلیٹ اب تو ہمارے اگزامس ہے آپ کو آپ کو کسی کزن کو نہیں تھا کل
نہ نہ آپ کو
ہاں ہاں مے ایک کزن کو تھا
اس نے کیا کیا
میں نے اس کو فون نہیں کیا پھر
بتا رہے تھے کچھ کل کا پیپر کچھ ٹف آیا تھا
وہ تو نیٹ کا پیپر ہمیشہ ٹف ہی آتا ہے مشکل ہی آتا ہے
ج یہاں آپ نے دیا کوئی چانس نیٹ کا
نہیں نہیں
اصل میں آپ آپ نے مت ابھی ٹویلتھ پاس کیا ہے
نہیں ابھی نہیں دیا
جی چلو اللہ حافظ ہے
چلو ہم بعد میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ